علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
اور جی الحمد للہ اچھی ہوں آپ کیسی ہو
جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی اچھے ہیں اور بتائیے کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بیٹھے تھے اور بچے کیسے ہیں آپ کے
جی الحمد اللہ بچے بھی ٹھیک ہیں اور چاہے
جی
جی جی جی چائے وائے ہو گئی ہے بیٹھی ہوں امی ابو کو دے دی ہے اور موسم کیسا ہے وہاں کا
بہت اچھے موسم ہے اس اس موسم میں سفر کا کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کوئی گھومنے
بہت نہیں گھومنے تو نہیں ابھی کل ہی گھوم کر آئی ہوں میں سدنا گئی تھی گھومنے وہیں تو گوم کے ابھی آئی ہو اب گھر پہ ہوں آئی ہوں کل رات کل شام کو آ گئی تھی
جی جی جی اور آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے
کھانے میں ہو گیا سبھی اچھے لگتے ہیں پر ہمیں وہی چیز کھانا چاہیے جو ہمارے لیے اچھا ہو بٹ ہم وہ چیز کھاتے ہیں جو اس میں اسپائسی وغیرہ بہت زیادہ چیز وغیرہ ڈلی ہیں جو یہ سب نہیں کھانی چاہیے اور یہی نقصان کرتا ہے کیونکہ یہ آگے چل کے موٹاپا بڑھا دیتے
صحیح بول رہی ہیں بہت صحیح بول رہی ہیں آپ ہمیں تو گھر کے کھانے کے بینیفٹس اپنے بچوں کو بتانا ہے اپنے گھر میں سب کو بتانا ہے اور وہی کھانا کھانا ہے اپنے کو کیا ہے نا وہ ہیلدھی بھی ہوتا ہے اور فریش بھی رہ
ہاں اور گھر کا بنا ہوا اور گھر کا بنا ہوا اور اچھا بھی رہتا ہے نا کہ ہمیں کیا پتا ہے نا کہ ہم کیا کیا ڈالیں گے کیا نہیں ڈالیں اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور باہر کے کھانے کھائیں گے تو وہ ہم تھوڑی نہ دیکھ رہتے ہیں اور باہر کے کھانے میں بہت سے تین چار کے دن تین چار دن کا تیل بنا ہوا رہتا ہے وہی سب مکس کر دیتے ہیں جو نقصان ہوتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا اس سے بہت ا چز
لس آئی بول رہ گے
جی
اور آپ کو آپ کو کیا کھانا اچھا لگتا ہے کون سی ڈش اچھی لگتی ہے انڈین اچھی لگتی ہے تی ہے کہ ساؤت انڈین اچھی لگتی ہے
انڈین اچھی لگتی ہے مجھے ساؤتھ انڈین نہیں اچھی لگتی مڈ جی ابڈین کاکا انڈین میں انڈین میں آ لو
ہے کہ کانٹینینٹل اچھا لگتا ہے آپ کو
کیا بولی
مغلئی کھانا پسند ہے آپ کو
ہاں ہاں پسند ہے نا کھانے میں تو فی الحال جو بھی کھانا رہ مطلب جو بھی کھانا رہتا ہے اس کا آنادر نہیں کرنا چاہیے مطلب کھانا جو بھیو سے کھا لینا چاہیے جو بھی مل جاتا ہے بس کھا لینا چاہیے من نہیں کرنا چاہیے ہاں اچھی رہتی ہے یہ کہ جو گھر کا کھانا رہتا ہے سمپل وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ ہمیں وہ کھانا وہ ہم کھاتے رہتے پر ہم اس سےھی بور نہیں ہوتے اور باقی کھانے جو رہ تے کھا کے روز وہی وہی کھاؤ تو وہ ہو جاتا ہے پر سمپل کانا ایسا رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی کبھی بھی کھا سکتے ہیں یعنی مطلب جب من ہو تب بھی
ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے ہم لوگوں کو بھی یہی سوچ د اللہ پاک اپنے بچوں کو اپن یہی تربیت دیتے ہیں اپن اپنے ہاتھ سے اپنے ب چوں کو ہیلدی کھانا بنا کے کھلائیں گے نا تو اس کے اثرات دکھتے ہیں ہماری
ہاں ہاں ہم ہم جو بچوں ہاں بالکل بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات یہ بچوں کو وہی کھانا دینا چاہیے جو بچوں کو مطلب بچوں کی صحت کے لیے زیادہ بیٹر
جی جی جی جی اور آپ کے گھر میں سب کوئی ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے آپ کی
سرندا امی ابو سب کوئی ٹھیک ہے امی ابی اٹھی ہیں ابو کہیں گئے ہیں اور بھائی سو رہے ہیں
اچھا اچھا اچھا اور رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے آپ کی
ہاں ہوگی کھانے کی تیاری دیکھتے ہیں کیا بنے گی رات میں کون سی ڈشز بنے گی اور یہی بنے گی ہاری سبزیا بنے گی بہت زیادہ ہاں کیا بناائے گ
کیونکے نہ بھائی ابو لوگوں کو نا سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کھیں کیا نہ کھائیں ان کہ تھوڑا چوائس الگ ہو جاتی ہے نا اپن تو لیڈیز ہیں کچھ بھی کا لیتے ہیں بٹ جو جینٹس ہوتے ہیں نا گھر کے تھوڑا ان میں مثلا رہتا ہے
ہاں کہ بڑے وہی نہیں کہاتے نا کہ انہیں تھوڑا سا سالن والی کچھ چیز چاہیے یہ اور ہم لوگ تو کچھ بھی کھالیتے ہے کی کہ وہ چیز جب ہم بناتے ہیں ہمیں جب ایسے کریں گے تو سامنے والا مطلب پھر ہم جب ہم یہ ایسے بنائیں گے تو پھر بولیں گے جب خود ہی بنا رہی تو کھا کیوں نہیں رہی ہو
صحیح ہے بچوں کا الگ مسئلہ رہتا اور بڑوں کا الگ مسئلہ رہتا ہے ہم لوگ کے بیچ کے ہم لوگ کو سب
ہم لوگ سب کچھ ہاں سب میں ایڈجسٹ کرے عورتوں کو ہر چیز میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے
بول رہی ہیں
ہوں
صحیح بول رہی ہیں اور جی الحمد للہ اب بہتر ہے ابھی تھوڑا اچھا شام کو جانا ہے ڈاکٹر کے پاس
اچھا اچھا اچھا جی اچھے اچھا آپ بچے کو دکھا دیجیے گا اس کی کیئر کریے گا اچھے سے
جی کیا بولی
ہم کہ اچھے سے بچوں کو دکھا دیجیے جیے گا اور اچھے سے کیئر کریے گا اچھا ان شاء اللہ آپ کا بالکل انشاء اللہ آپ کا بچ چے اچھا رہے گا اور ہماری دعا تو آپ کے بچے کے ساتھ ہے ہی ہے
جی اور پھر میں تو سوچ رہی تھی کہ آج کچھ اچھا بنا لوں تو میں سوچ رہی تھی کچھ نئی ریسیپی ٹرائی کرتی ہے چکن میں ہاں جیسے پنیر بناتے ہیں نا اپن اس کو پنیر کو فرائی کر کے مسالہ پورا ویسے چکن بھی بنائے نا تو بہت اچھا آتا ہے بننے کے بعد پیاز کو ہاں پیاز ٹما تر ادرک لہسن کو اپن کو کاٹ کے اس کو سوتے کر لینا ہے اس پہ تھوڑے س کاجو ڈال دے چار پانچ چار پانچ بادام ڈال دیں تھوڑی سی گری ڈال دیں پھر اپن جب ٹھنڈا ہو جائے نا تو اس کو پیس کر مکسر میں اس کو چونک لگا دیتے ہیں پھر اس میں جب اچھا فرائی ہو جاتا ہے تو اس میں جو مرینیٹ کیا ہوا چکن ہوتا ہے نا وہ ڈال دیتے نا تو بہت اچھا آتا ہے وہ جی جی بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہمارے شوہر بھی کھا لیتے تے ہیں اور سب کو پسند آ جاتا ہے دہی ایڈ کر سکتے ہیں پر اس میں تو کھانے میں ہلکا ہو جاتا ہے پچنے میں
اسپائسی ہو جاتی تو پھر کھانے میں بھی تھوڑا سا مزہ رہتا کھانے کا ہ
پیٹ بھر گیا نا شوہر کا تو پھر تو
صحیح بولیے جب گھر کے بڑے بچے کھا لیتے ہیں تو پھر اپن کو لگتا ہے کہ چلو یہ سب کھا لیں تو پھر اپن تو کھا ہی لیں گے کیونکہ بچ بچوں بڑوں کا ہی وہ رہتا ہے نکرے سب سے زیادہ کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اور اسی میں مطلب بہنے ماں بیوی پریشان رہتی ہیں کہ کیا بنانا ہے
کیا ہے نا اسے نان ویج پسند نہیں ہے لیکن میں جب بناتی ہوں نا تو وہ گریوی کھا لیتا ہے اس کی
اچھا اچھا ہاں
ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ٹیسٹ
ہاں ہاں ہاں اس کو بھی مطلب وہ اس کا بھی ٹیسٹ شاید دوسرا اس کو کیسا کیا پسند ہے آپ زیادہ بیٹر جانتی ہیں
جی جی جی اور بتائیے آپ کیا بنانے کو سوچ رہی ہیں
ابھی تو فیلحال کچھ سوچی نہیں ہوں ابھی تو بیٹھی ہوں اب سوچوں گی کیا بنانا ہے ر فریج میں تو سبزی بہت ساری رکھی ہری آپ دیکھتے کیا بناتی بھنڈی بنا سکتی ہوں بگن بنا سکتی ہوں اور کدو بھی رکھا دیتی
بیگن بیگن کی جو کلونجی بنتی ہے نا وہ بہت اچھی بنتی آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتی ہیں
ہاں ابھی ہاں بیگن کو ہی بناؤں گی شاید کیونکہ بیگن رکھا تبھی میں چلی گئی تھی تو بہت دن تک بیگن ہو گئے تھے تو اب میں سوچ رہی بنا لوں اسی کو خراب نہ ہوجائے بیگن
جی جی کلون جی ٹرائی کیجیے گا نا اچھی لگتی ہے وہ پاپا ممی کو
بناؤں گی کلونجی ہی
اور کلونجی جی تو بیگن کی بھی بنتی ہے اور کریلے کی بھی بنتی ہے
ھمم اور کہیں آپ گھومنے گئی
نہیں گھومنے نہیں جا پائے میں اب لگتا میرے بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے نا تو اس میں چل رہا ہے مسلہ مسئلہ جی جی تو من نہیں کرتا میرے شوہر گئے تھے گھومنے وہ گھوم کر آئے ہیں ان کی اب چھٹی چل رہی ہے تو گھومتے ہیں اور سوتے بس ہیں اور کھانا
ہاں کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے کہ گھومنے کا ہی رہتا ہے کہ چلو موسم بھی اچھا ہے گھوم بھی دیں گے اور خود کو بھی اچھا لگتا ہے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے
جی صحیح بول رہی ہیں آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں
جی
اور آپ کے اور گھر میں چاچی لوگ ٹھیک ہے سب کوئی
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں چاچی آج نہیں اپنی امی کے دیکھنے ان کی امی کی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی تو وہی چاچی گئی ہیں دیکھنے امی کو ممی سے بولرہی تھی چلیں گی آپ ممی بولی ہوگی آپ چلو میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں
جی جی جی ہمیں بزرگ ہاں ہاں آ تے ہمیں کی طبیعت خراب ہونا ان کو دیکھنے میں بھی اللہ پاک ثواب دیتے ہیں سنت ہے دیکھنا بزرگوں کو
کی نہ کافی دن سے طبیعت تھوڑی خراب تھی تو وہی گئی ہے اب وہ گئی بھی نہیں تھی کیونکہ چاچا کی بھی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو ان کے چکر وہ جا نہیں پا رہی تھی اس لیے وہ چلی گئی ہیں تو
کا موسم چل رہا ہے نا تو بارش ہو جاتی ہے تو اپن جا بھی نہیں پاتے پانی کو دیکھ کے ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ موسم خراب بھیگ جائیں گے تو اس میں بھی بیماری آ جائے گی وائرس پھیلا ہی ہوا ہے اس سمے
ہاں یہ موسمی یہ موسم ہی ایسا چل رہا ہے کہ کہیں بھی جاؤ تو بڑوں تو مطلب چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہوا پانی سب چینج ہو جاتا ہے تو سب میں وہ رہتا
بارش کے موسم میں نا ہمیں اپنی ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے کیونکہ یہ موسم سب میں انفیکشن بہت جلدی پھیلتا ہے اپن کو کھانا فریش کھانا ہے کپڑے بالکل سکھا دینے ہیں اپن کو نمی والے چیزیں یوز نہیں کرنی ہے اس سے یو انفیکشن پھیلے گا میرے بیٹے کو ابھی ہو گیا ہے تھوڑا سا انفیک شن اب انجیکشن لگ را ہیں یہ جو فنگل ہوتے ہیں نا فنگس جو ہوتے ہیں نا یہ نمی والے موسم میں بہت جلدی بڑھتے ہیں گرو کرتے
جی جی صحیح بول
اپن کو نا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کا بزرگوں کا خیال رکھنا ہے
ہاں نہیں بچوں کو کیئر کرنا تو بہت ضروری ہے اگر بچے چھوٹے رہتے ہیں کیونکہ وہ بول نہیں پاتے ہیں تو جب وہ روتے تو اور زیادہ دککت ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا کچھ اندر تک تکلیف تو نہیں ہے کیونکہ وہ بتا تو سکتے نہیں ہے کیا کیا نہیں ہے
اور آپ بتائیے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
جی میری طبیعت ٹھیک ہے کل ہی تھوڑا مرے کل تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی چل زیادہ چل رہی تھی تھوڑی سی دقت ہو گئی تھی باڈی مطلب باک سائڈ میں درد ہونے لگا تھا باقی اللہ کشر ہاں اللہ کا شکر کرے آ بچی ہوں
آرام کر لیجیے تھوڑا سا بیٹر لگے گا
جی جی جی
چلیے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے نا اللہ پاک آگے بھی آپ سے رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے اپنا خیال رکھیے گا جی جی انشاء اللہ اللہ حافظ
ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ کاٹ دیجیے وہاں سے آپ
کٹنیرا ہے فون
ایک منٹ کٹ جائے گا